وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام رقات ہو اور جناب الحمد للہ خیریت سے ہے جناب اور آپ خیریت سے ہے
اللہ کا شکر ہے جناب ہم بھی خیریت سے ہیں
الحمد للہ
جی اور بتا
اور آپ کے والدین خیر و آفیت ہے الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے
چلیے اللہ کا شکر رہنا چاہیے اللہ کا فضل دینا چاہیے اور بتائیں جناب کھانا وغیرہ ہو گیا
جی جناب
کھانا وغیرہ کھا لیے
جی کھانا جو ہے ابھی نہیں کھایا ہم نے تو ابھی سکن جی کا لطف لیا ہے سکن جی کا آنند لیا ہے پنے کا ماشاء اللہ مزہ آ گیا
ماشاء اللہ سبحان اللہ شبحان اللہ سبحان اللہ
چکنجی میں کالا نمک ڈال کر جو ہم نے پی ماشاء اللہ ڈبل مزہ آئے گا لاجواب زبردست لگی سکنجی
اللہ کا شکر شکر ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ شدید گرمی میں اگر شکنجی وغیرہ مل جائے تو بات ہی الگ ہوتی ہے کہ نہیں شربت اگر مل جائے تو تو بات ہی الگ ہوتی ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ
اور بتائیں جناب گھر کے کھانے پسند ہیں کہ نہیں ہے جناب
جی ہمیں گھر کے کھانے ماشاء اللہ بہت پسند ہے
چلیے الحمد للہ
امی جان جو ہے سردی کا جب موسم ہوتا ہے الحمد للہ باجرے کی روٹی جو بناتی ہے بڑا مست مزہ آتا ہے کڑی کے ساتھ میں جو کھاٹا جس کو بولتے ہیں کڑی اور جو ہے مٹن چکن ان کے ساتھ میں باجرے کی روٹی معا سے اللہ کیا زبردست لاجواب لگتی ہے
الحمد للہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت بڑھیا اللہ تعالی کی نعمت بہت اچھی ہے جناب اللہ تعالی کی نعمت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے آپ جو بتائیں کہ کھانا ہماری امی بناتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو سلامت رکھے کہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے بہت اچھا کھانا بناتی ہے کیونکہ ماں کہ ہاتھ کا جو کھانا ہے اس میں ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے خوشبو بھی الگ ہوتی ہے ہے کہ نہیں
بے شک صحیح فرمایا آپ نے خوشبو بھی الگ ہوتی ہے ج بھی ایسا الحمد للہ معاشی اللہ تی فرمایا آپ نے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا واللا کون پسند نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے جناب
بالکل بالکل صحیح بات جی آپ دیکھے کہ گھر کے کھانے جو بنتے ہیں بہت ہی صاف ستھرے سے بنتے ہیں اس میں کیا ہے کہ دوسرے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا گھر کے آدمی بناتے ہیں کم افراد ہوتے ہیں گھر میں تو بہت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے گھر کا کھانا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں نہ زیادہ تیل نہ زیادہ مسالحہ ہوتا ہے بالکل مطلب کہ سمجھیے کہ ایک دم لذیذ اور ذائقے دار بنتا ہے ہاں ہم تو دیکھیے جناب کہ ہمارا تو تو یہ مع جی ہم تو ہمارا تو یہ معمول ہے جناب کہ ہم تو گھر کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں چاہے کتتے بھی مطلب کہ یہ ہو پریشانی ہو لیکن ہم گھر کا ہی کھانا پس اب دیکھے جناب ہمارے معمول ہے ہم تو باہر رہتے ہیں گھر سے جب بھی گھر سے اگر باہر آتے ہیں تو گھر کا کا کھانا ہی لے کے سفر میں چلتے ہیں کیونکہ ٹرین وغیرہ کا کھانا تو آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے جناب
صحیح فرمایا آپ نے دیکھی ٹرین کا جو سفر کرتے ہیں ہم ٹرین میں یا کہیں پر بھی کھانا لیتے تو دیکھیے وہ ملاوٹی کھانا رہتا ہے وہ دیکھیے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں روٹی جو ہوتی ہے سبزی جو ہوتی ہے جو ہے اس کو گرم کر کے اسی سبزی کو کو جو ہے کسٹمر کو سیل کر دیتا ہیں مطلب بیچ دیتے سر کسٹمر کو دے دیتے ہیں وہ اور روٹیاں جو ہے اسی ٹھنڈی روٹی کو گرم کر کے اس میں تھوڑا پنیر وغیرہ لگا کے اس کو جو ہے واپس دے دیتے ہیں تو دیکھیے وہ روٹی ہمیں نقصان کرتی ہے تو دیکھیے آپ نے اچھی بات فرمائی کہ ہم سفر کرتے ہیں تو ساتھ میں ہی ٹفن پیک کر کے لے جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات فرمائی آپ نے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ اللہ کا بہت بڑا شکر اللہ کا بہت بڑا شکر ہے جناب اللہ کا بہت بڑا شکر ہے جناب جی جی ہاں کیونکہ دیکھیے گھر کا کھانا بہت ہی لذیذ بہت ہی عمدہ ہوتا ہے اور دیکھیے باہر کا کھانا جو ہے یہ کیا ہے کہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے کیا کہ پھر انسان کے پیٹ کے اندر درد ہوتا سینے بدر شروع ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں
پی شکص فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرم ہمرمایاں جناب باہر کے کھانے جو ہے ملاوٹی ہوتے ہیں آج کل کیا ہمارے جو بچے جو لوگ ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے اتنے زیادہ شوقین ہیں کہ چاؤن برگر موموز کھاتے ہیں لیکن وہ بچے جو ہے ان میں سے مسالحے ڈالتے ہیں یہ کہ بچوں کو جو ہے کپ اپنی اور کھینچ لیتا ہے بچے کو مطلب اتنا بچہ اتنا وہ ہو جاتا ہے اس میں مشغول کھانے میں کہ روٹی اگر اس کو سامنے رکھی جائے تو روٹی وہ کھانا پسند نہیں کرے گا وہ بولتا ہے کہ نہیں ہم کو تو بیس روپے دے دیجیے ہم جا کر فاسٹ فوڈ ہم چاؤمن کھا لیں گے ہمارا پیٹ بڑھ جائے گا ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن دیکھیے بچوں کو سمجھائے کہ وہ بہت نقصان داک چیزیں ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی
بچوں کی اگر کبھی شہت اچھا ہو تو آپ خود ہی گھر سے بنائیے گھر سے بنا کے کھلائیے اسے ماشاء اللہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں بہتر ہے
گھر کے گھر کے کھانے میں تندرستی ہے جناب گھر کے کھانے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے گھر کے کہنے میں صحت ہے اپ دیکھیں کہ زیادہ پیسے والے مالدار انسان جو ہے یہ بھی مطلب کہ گھر کا کھانا ہی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی اگر سفر کرتے ہیں جہازوں میں ٹرینوں میں تو وہ اپنا گھر کا کھانا ہی استعمال کرتے جناب کیونکہ ریلوے اسٹیشن پہ یا کہیں اور جو کھانا ملتے ہیں ڈھابے وغیرہ پہ یہ بہت ہی مطلب کہ گھٹیا قسم کا کھانا ملتا ہے
ب اس وت صحی فرمایا آپ نے بالکل صحی فرمایا صحی فرمایا دیکھیے اسٹیشن پہ کیا ہوتا کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا ہے کئی بار جو جو ہے لوگ ب جو ٹرین میں کوفتے مطلب کوفتے بولتے ہیں دیکھیے وہ اتنے ٹھنڈے کوفتے رہتے ہیں دو دو دن کے کوفتے جن کو دوبارے تیل میں نکال کر جو ہے دوبارہ تیل میں نکال کر اور جو ہے اسے اس طریقے سے رکھ بالکل ت کہ کسٹمر کو ایسا لگے کہ تازہ ہے گرم گرم اور آواز لگاتے رہتے ہیں گرما گرم کوپتے تو دیکھیے انسان کو ٹرین میں آپ جانتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو بھوک زیادہ لگتی ہے بھوک زیادہ لگتی اور کچھ انسان کے کھانے کی بھی اکچھا ہوتی ہیں
جی جی کیونکہ انسان جو ہے ٹرین وغیرہ میں تو بیٹھے رہتی ہے اسی لیے بھوک لگتی ہے جناب کام وغیرہ کرے گا تو پھر وقت یوں ہی گزرتا رہتا ہے اب ٹریم ہے تو کوئی کام ہے نہیں اسے وہ بیٹھے
جی بھوک لگتی ہے الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے تو دیکھیے ہمیں کوفتے وغیرہ ان کا سیون نہ کرے اور چائے بھی دینے کے لیے آتے ہیں اسٹیشن پہ دیکھیے چائے بھی بہت خراب رہتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے بنی ہوئی رہتی ہے اور دیکھیے بہت نقصان کرتی ہے اور مہنگی کی مہنگی دیتے ہیں اوپر سے خراب چائے دیتے ہیں جو دیکھیے ہمارے لیور کو بہت زیادہ نقصان کرتی ہے وہ
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے گریز کرنی چاہے یہ بہت ہی نقصان نقسان دہ چیزیں ہیں خاص کر کے دیکھیے ہمارے گھروں کے بچے جو ہیں یہ زیادہ باہر کے کھانوں اس کھانا جو ہے استعمال کرتے ہیں اس سے مطلب کہ پرہیز کرنی چاہیے پرہیز کرنے چاہے اسی لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں کہ مطلب جی اس کی ترغیب دیکھی کہ بچے ترغیب دیکھی کہ بیٹا یہ کھانے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے تم بیمار پر پڑ جاؤ گے پھر مطلب کہ پیٹ میں درد ہو جائے گا پھر کیا ہے کہ ڈاکٹر ت ت ڈاکٹر تمہارے انجیکشن لگائیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے پھر اسکول تمہاری بند ہو جائے گی یک نہیں پڑھائی بند ہو جائے اسی لیے ہم بچوں کو مطلب خاص طور پہ سمجھائ کہ یہ گھر کے کھانے تمہارے لیے مفید فائدے مند ہے
الحمد للہ معاشی چء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ذرا کہ بچوں کو اس طریقے سے سمجھائے اگر بچہ کی سوئی کا جب ن نام لیتے ہیں نا بچ سے ت کا نام لتی بچے ڈرتے ہیں تو دیکھیے بچے سے اگر آپ اس طریقے سے کہو گی دیکھیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے آپ نے فرمایا تو ڈاکٹر سوئیں گ بولے انجیکشن وغیرہ لگے گی آپ کے سوئی لگائیں تو بچہ گباتا ہے تو وہ اس ڈر کی وجہ سے جو بچہ ہے ہو سکتا ہے وہ فاسٹ فوڈ کا سیون کرنا بند کرتا
بالکل بالکل بالکل صح بات ہے جی جی بالکل درست فرما کے سب ا ہر گھر کا حال یہی ہے کہ لوگ بچے زیادہ انجیکشن سے ڈرتے ہیں جناب ہاں تو اس کو مطلب کہ یوں ہی ڈرا کے اس کو مطلب کہ اس کو بس یوں ہی کہیں کہ باہر کے کھانے اگر کھائیں تو پھر مطلب کہ ڈاکٹر سے پھر انجیکشن لینا پڑے گا پھر وہ تو یوں ہی چھوڑ دے گا ہے کہ نہیں
بے شک صحیح فرمایا اپ نے بالکل صحیح فرمایا جنابت نے
ہاں کیونکہ دیکھیے اب باہر کے کھانے مطلب کہ کس طرح بنتے ہیں نہیں بنتے ہم ادھر دیکھتے نہیں ہمیں امکان نہیں ہوتا ہے کہ تازہ ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہاں کیونکہ سموسے وغیرہ یہ سب تھے تلی ہوئی چیزیں جو ہے یہ کون سے تیل میں استعمال ہو رہا ہے ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے تلی ہوئی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کب کی تلی ہوئی چیزیں ہیں اور کپ کا بیسن اس میں استعمال کیا گیا ہے اور کتنے دنوں کا استعمال کیا گیا و ایسا نہیں کتنا پرانا ہے تو دیکھیے ان چیزوں کو ہمیں معلومات
بالکل بالکل سحی بات جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے جی بالکل درست فرمایا آپ جناب اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے
ہاں
اپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہاں انا ان شاء اللہ جو ہے آپ کی باتوں پر عمل ہوگا اور اپنے بچوں ہم اپنے بچوں کو بھی ان کی ترغیب دیں گے کہ وہ باہر کا کھانا کم استعمال کرے کیونکہ باہر کے کھانے میں نقصان بہت زیادہ ہے اس لیے گھر کے کھانے استعمال کرے ایک دم شدھ کھانا استعمال کرے چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی
بے شک اللہ حافظ السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ
السلام ورحمۃ اللہ